ہیلو جی السلام علیکم احمد بھائی
کہے کانے ہاوری وعلیکم السلام غلام بھائی کٹ ہوں کیس ہو گلام بھائی
الحمد اللہ بھائی اللہ کا شکر ہے دکان کیسی چل رہی ہے
جی الحمد للہ اللہ چ چل رہا ہے گھر میں سب خیریت
چیز سب ٹھیک بچے کے امتحان چل رہا ہے دعا کیجیے گا
انشا ان شاء اللہ ج ال الحمد للہ انہیں ک ک ہمم ہ کامیاب کرے آ مین
اسی لیے فون کی یا دکان اور آگے بڑھانا چاہتا ہوں مشورہ چاہیے
مسلہ بہت اچھی بات ہے حال روزی کا ممبر پتاا
جی ابھی صرف مردوں کا کپڑا رکھتا ہوں سوچ رہا ہوں لیڈیز اور بچوں کا سیکشن بھی کھولو
بہت اچھا بہت بڑھیا آئیڈیا ہے
بہت بڑھیا آئیڈیا ہے پر بات کا خیال رکھھیے گا
پہلی پدہ لیڈیسن میں پردے کا ازام مہیلاو دوسرا ایماندار ریٹ چ ویسا ہے اور ب رہا ہوں تسرا مان ساؤ
بت تو
مارییک جیسا ناگپور میں دھوکمہ جسرا بات س گوبر
اور رمضان کے حساب سے مال لینا افروز صحی کہا
صحیح کہا آن لائن بھی شروع کروں کیا ہ واٹسپ پر فٹو ڈ ڈلیوری ٹائم پر اور کپڑا جیسا دکھایا اسح امانت میں ہی خیال رکھنا نہیں میٹرک کیسے کروں محلے میں پرچار پرا جمنے کے بعد موجد کے پاک اور گراہک اچھا خیال ایک گرن ب پور ل گا جج کلا خیر ہمت بڑھ گئی
اور سنا و ناپ میں کمی مت کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تاجیر سچا قمایت میں شہیدوں کے ساتھ ہوگا
انشاء اللہ بھائی پانچ وقت کی نماز کے لیے دکان بند کر دوں گا
ہوں ماشاء اللہ یہی اصل کامیابی ہے اللہ برکت دا
امین گھر میں سب کو میرا سلام کہنا
ٹھیک ہے بھائی جو مغرب کا ٹائم ہو رہا ہے اللہ مغرب کا ٹائم ہونے والا ہے فی عام اللہ اللہ آپ کو بروز بار میں خوب ہی ترککی دے امین اور کیا حال چال ہے گھر میں کی ٹھیک ہے نا
ہاں بھائی سب ٹھیک ہے اپنا بتائیے
سب ٹھیک ہی ہے اور گھر میں بیوی بال بچہ کا کیا حال ہے
الحمد للہ محمد بھائی سب ٹھیک ہے اللہ کا فضل و کرم سے گھر میں کچھ کمی نہیں ہو رہا ہے اور رہ
ہاں اللہ سب دیکھ کر ہی دیتے ہیں گھر میں اچھا سے امی ابو ٹھیک ہے نا طبیعت وبیعت خراب نہیں نہ ہے
اں ہاں
نہیں نہیں سب ٹھیک ہے ابھی بجنس بھی چل رہا ہے کہیں گھومنے پھرنا کا کہیں گھومنے پھرنے چلنا ہے کہ نہیں احمد بھائی
ہاں سوچ رہے ہیں کہیں گھومنے جانے کا چلیے نا ہم لوگ ساتھ میں چلتے ہیں کہیں جانے کا آپ سوچے ہیں جی ہاں
ہم سوچ رہے تھے احمد بھائی کہ ہم لوگ آگرہ چلتے پچھلے ہفتے ہی ہم ساسارام سے شیرسا سوری کے محقبرہ دیکھ کیا تھے
جی ہاں ہم کو بتائے بھی نہیں
ارے ہم بھول گئے تھے احمد بھؤ تھوڑا جلدی میں تھے بیوی بال بچے کے ساتھ ہم چلے گئے چلے جائیں گے تو آپ کی بات ضرور بتائیں گے
جی ہاں بالکل کل بتائیے گا غلام بھائی جان
جی ہاں ضرور احمد بھائی جان لیکن وہاں پہ ہم گ نا وہاں کا قدرتی کرشمہ اتنا تھا ماسح اللہ اتنا خوبصورت جگ ہاں کہ کیا ہی ہم بتائیں اللہپ اتنا خوبصورتی سے نوازا ہے وہاں پہ دیکھیے گا ڈر ساس سی کے مقبرہ مطلب ان کا گوولے گوولے بس پانی ہی روجہ کے روزہ بیچ اچھی مح نا تو وہاں وہ گولے گوولے پورا پانی ہے اس میں بہت بڑا بڑا مچھلی وہاں پہ کچھ ہلائیے گا تو سب آ جاتا ہے وہاں کا ن خوبصورت اتنا ہے کہ کیا ہی ہم بتائے بہت اچھا ہم کو گھوم پھر کر لگا اب کی بات چلیے آگرہ ہم لوگ
جی ہاں غلام بھائی جان ضرور اور بتائیے آگرہ چلیے گا نا کب چلنا ہے
جی چلیں گے سوچ رہے تھے کہ اگلے ہفتے چلے ہم لوگ
ہاں جی ضرور ابھی بھی ہم فری ہیں چلتے تو اچھا ہی رہتا ہے گھوم پھر کے لیتے آ جاتے غلام بھائی جان سوچ رہے تھے اب وہ امی آپا اور ب جی دادی دادا کو پورا فیملی کے ساتھ ہم ان کو لیتے چلے اور آگرہ کا دییدار کرا دیں انلو کا بھی گھومنے پھرنے کا من کر رہا ہوگا نا اب ہم لوگ ان کے بال بچے ہیں میری بیوی بھی ہے تو کچھ کہتی نہیں ہے
ضرور ضرور آپ تم بات صحیح کی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ آپ کا بھی خیال ٹھیک ہے آپ اپنا فیملی پورا فیملی کے ساتھ چلے گا ہم بھی اپنا اپ ب جی
اور سب
کو لے لیں گے اور وہاں پہ تو ہم فون کر کے ہوٹل بک کر دیں گے
ج
لوگ وہیں پہ دو تین دن رہیں گے اور کھائے پیئیں گے اور آگرہ کا دیدار کریں گے ہم سنے ہیں کہ آگرہ سنگمنگ مرمر کا ن نہ بنا ہے
جی ہاں بالکل آپ سنے ہیں سنگ مرمر کا ہی بنا ہے آگرہ ہم تو بس ہے موبائل ویڈیو میں دیکھیں آج کل ڈیجیٹل زمانہ ہو گیا ہے نا ہم موبائل میں دیکھے تھے کہ آگرہ اتنا لمبا ہے کہ ہم لوگ دور سے ہی دیکھ سکتے ہیں سامل جا کر اس کا اوپر والا گنڈن نہیں دیکھ کہ سمجھےیں ج ام بھائی گان
جی ہاں بالکل اس کا تاج محل کا سفید رنگ اتنا خوبصورت ہے کیا ہی بتائیں اور ہم لوگ کا گاؤں میں تو ابھی احمد بھائی جانام کا روپا چل رہا ہے تو کیا ہی ہم بتائیں
ہاں رکھ د ہو آ تب اور کیا ہو رہا ہے